وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
ماشاء اللہ ایک دم بڑھیا آپ بتائیں سب
بس بس ہاں سب خری ماشاء اللہ ادھر بھی سب ٹھیک ہیں اور ادھر سب ٹھیک ہیں
جی سب بڑی آپ بتائیں اور کیا حال چال چل رہے ہیں گھر میں سب بڑھیا
چلے ب ایسے ہی چل رہا ہے لگے ہوئے ہیں کل کا وہ ہے نا تو بس ایسے تھ لگے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں نپٹائیں کریں اپنا پھر کل تو کچھ کرنا ہے آج ہی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں کل تو کچھ ہو ہی نہیں پائے گا
ساری تیاریا بچی گ کرنے کے لیے
بس بس یہ تو ہے اور بتائیے آپ اور کیا چل رہا ہے
بس رات آپ سے سوئی نہیں ہوں یہی سوچ کے کہ کل کیا کیا کرنا ہے کیا پہننا ہے کیا بنانا ہے کتنا کام ہے نیند ہی پوری نہیں ہو پائی ہے
ہاں نہیں نہیں نیند پوری کریے آپ کیونکہ نیند پوری نہیں ہوگی پھر آپ کے ہیلتھ پہ اثر پڑے گا ہے نا پھر وہ چیز ہی بڑی خراب جب ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے تو پھر پھر فیسٹیول بھی اچھا نہیں لگتا اور جس میں کل کے لیے بہت جی چاہیے
جی
ہاں تو میں تو کہوں گی اپنا نیند وغیرہ کا دیکھیے پراپرلی خیال رکھیے نیند سےپ کی ہیلتھ اور زیادہ سواستھ خراب ہو جائے گا بیچ میں نا مجھے ہو گیا تھا ایسے مجھے کچھ تھوڑی بہت ٹینسن ہو گئی تو مجھے نا نیند کا بڑا ایشو ہو گیا میں نہیں سو پا رہی تھی دو تین دن تو میں حیم صاحب کو دکھانانی گئی پھر
جی میں ضرور دکھاؤں گی کیونکہ بنا نیند کے تو دماغ بھی اتنا اچھے سے کام نہیں کرتا ہے کچھ کام ہی نہیں ہو پاتا ہے
نہیں ایسے لگتا ہے کتنا لیز
سر بھاری ہو جاتا ہے ک نہ
ہاں تو مجھے تو حکیم صاحب نے کہا دیکھیے آپ کا کھانا پینا ایک طرف لیکن اپنا نا آپ نیند کا ر قمت خراب کریے پراپر لیجیے آپ اپنی پھر میں نے کہا پھر تب سے میں نے کیا کیا میں دن بھر میں ہارڈ ورکنگ کیا اور کیونکہ مجھے نا نیند آنی بند ہو گئی تھی دراصل تو میں نے ہارڈ ورکنگ کیا ہاں پھر مجھے نیند وغیرہ کا تب جا کے میرا وہ بنا پھر مجھے نیند آنے لگی پھر اللہ کی اس سے میں اب بڑی ٹھیک ہو مجھے لگتا ہے کہ ا نیند نہ آنا بہت بڑی بیماری ہو ج جاتی ہے اور ٹھیک ابھی ہماری خال کی مطلب ان کی بیٹی کی نکاح تھا تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے سب لوگ اور ہم سب اچھے خاصے اب وہی ہے نا جب رات کو جگے رہے تو سب پورے مطلب فیملی میں ایسے ہو گیا جیسے کہ نشے سے میں ہے سارے کے سارے کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے اور تب تک ہماری دو تین دن تک ہماری نیند پوری نہیں ہو گئی ہم لوگ نہیں ٹھیک ہوئے
جی ایک پراپر سلیپ جو ہے نا ہمارے موڈ کو اور ہمارے اموشنل کو ایموشنل اس کو بیلنس کر کے بھی رکھتا ہے تاکہ ہم ہر جگہ پہ ایک دم سوستھ رہیں اور ہر جگہ پہ ہم اپنے اموشنس وغیرہ اچھے سے دکھا پائیں ہمارا مائنڈ اور باڈی سر ریکور ہو پائےائے
وہ والی بات ہے نا ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر ہم ہماری باڈی ریلیکس نہیں فیل کر پاتے ت ہے نا اس کو بھی تو چاہیے ہوتا ہے ہمارا سوستھ ٹھیک رہے اب اس ہم نہ سوئیں گے تو ہمیں پھر ایسا ہی رہے گا بیمار ہے ہم یہ ہیں ہم
جی جی آج کل کے بچوں کو دیکھ کو آج کل کے بچے تو سوتے ہی نہیں ہے رات کو ایک دو بجے سے پہل بالکل ان کا سونے کا وقت
تو آپ ان کے اندر چینجز دیکھے جو بچہ پراپرلی نیند لیتا ہے مطلب ٹائم سے سو جاتا جلدی ہو ایکٹو ہوتا ہے ویسے بھی اور آپ اس بچے کو دیکھ کے جو بارہ بجے سو رہا ہے ایک بجے سو رہا ہے صبح میں نو بجے اٹھ رہا ہے دس بجے اٹھ رہا ہے وہ بچہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک الگ ہی ارجی چلی جاتی ہے آپ کو بڑا لکفاف فیل ہوگا چڑ چڑا رہے گا ہے نا تھوڑا سا کٹا کٹا سا رہے گا تو یہ چیزیں الگ چینجز دکھ جاتے ان کا چھوڑوں میں تو کہہ رہی ہوں آپ اپنے گھر میں ہی دیکھو جیسے ہمارے گھر میں جیسے لوگ ہیں وہ نہیں سو پاتے ہیں فون میں لگے رہتے ہیں ہے نا رات کو بارہ بارہ ایک ایک دو دو بچ جاتے ہیں وہ فون میں ہی لگ رہے ہیں تو اس چیز سے پھر ان کو آپ دیکھو صبح ایسے رہیں گے کتنا لیزی ہے وہ فریش فیل نہیں کریں گے جیسے بھائی آپ سو کے اٹھ ہو تو ایک دم فریش فیل ہوتا ہے ہے نا پھر ان کا کیا وہ بیزینیس رہے گا اٹھیں گے نہیں ہماری باڈی پین کر رہی ہے کیوںکہ آپ کی باڈی ریلیکس ہی نہیں ہے آپ کو جتنی نیند چاہیے آپ لے ہی نہیں رہے ہیں پراپرلی
یہ تعلیم ہی نہیں دیتے اپنے بچوں کو کہ جلدی سوئے جلدی اٹھے صبح اٹھ کے اللہ کا نام لے یہ لوگ سکھاتے ہی نہیں ہیں تعلیم ہی نہیں دیتے اس چیز کی
بالکل بکل درصل میں کیا آج کی ن دیکھو ابھی ہمیں ہمارے ہمارے مطلب جو امی ابا انہوں نے والدان ہمارے نے سکھایا ہے ہمیں اب وہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے جیسے آپ وہ کھانے سے پہلے کی دھوا کھانے کے بعد کی دھوا کلما وغیرہ جو بھی کرتے تو ہمیں پاس میں بٹھا تھی تو ہمارا دماغ ان کی طرف ف کس ہوتا تھا وہی چیز ہماری ر میں آ گئی ہمیں یہ چاہے کچھ ہو جائے کھانے سے پہلے ہم دعا کریں گے کھانے کے بعد کی بھی ہم دعا کریں گے ہم کلملما بھی کریں گے ہم قرن بھی پڑھیں گے تو ہمیں وہ چیز نا ہمارے دماغ میں ہے ہمارا وہ ایک جیسے ہم کھانا کھائیں گے ہمارا وہ ایک حصہ بن چکا ہے کہ ہمیں یہ کرنا کرنا ہے تو وہاں ہمارے ر تن میں آ گئی اب ہم آج کل کیا ہے کہ ہمارے جو مطلب جو ابنو والدان ہے ان کا کیا ہے ٹھیک ہے کرو نہیں کرو ٹھیک ہے جو انہیں وہ ہی نہیں کر رہے وہی نہیں کرے تو وہ اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے اور ایسی آگے آنے والی نسل پھر اسی چیز میں جا کے پھر یہ چیزیں کہیں نہ کہیں لپت
ختم ہو جائیں گی جی
نا تو ابھی تو وہ ہے جو ہم لوگ چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہم نے آپ کو کیا ہم آپ کو کرا رہے ہیں آپ کے اندر وہ نالج آئی ہے آپ اپنے بچوں کو کرائیں گے تو یہ چیز پھر چلتی رہے گی
جی جی جی صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے
کیا بچوں پ ک گا ٹھیک ہے تمہاری عمر نہیں ہے تم کرو بھی نہیں اس چیز کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے اب میں تو کہہ رہی ہوں بارہ سے تیرہ سال تک کا بچہ ہی ہوتا ہے آپ کو آپ اس کو جتنا جو کچھ
جتنا مرضی سکھا سکتے ہو اسے سکھا دو نہیں تو آگے جا کےے یا
وہ بارہ تیرہ سال کی لاسٹ ڈٹیز ہے اس کے بعد تو بچہ اب اس کا اپنا مائنڈ ڈیولپ ہوتا کہتے ہیں بچہ پانچ سے سال سے لے کے اور بارہ سال تک کے بچے کو آپ جو سکھاؤ گے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بچے مطلب کوورا کاغذ ہے آپ اس کے اوپر جیسی لکھائی کر دو گے اس پہ ویسی چھپ جائے گی تو یہ چیز سچ ہے ہے نا تو یہ چیزیں کرنی چاہیے میں تو کہہ رہی ہوں ہر امی اب بچوں کے والدین کو ان کو سکھانا چاہیے اور آج کل اسکول میں آ دیکھو پہلے کیا ہمارے مدرسہ ہوتے تھے ٹھیک ہے ہمیں یہ ہے نا تعلیم ملتی تھی ان چیزوں کی ہمیں ہمیں وہ تعلیم دیتے ہمارے استاد وغیرہ ہوتے تھے وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے تھے ایسے نہیں ایسے کرو ایسے کرو ہم ایکسٹرا ایک گھنٹے کے لیے جاتے تھے آج کل سب اسکول پرائیویٹ ہو گئے ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں بچا ہے تو یہ صرف تعلیم آپ کے گھر سے رہ گئی ہے آپ کو م آپ کے پیرنٹس آپ کو دے رہے ہیں یا جو بھی ہوا بس آپ وہی سیکھ رہے ہیں اس چیز کا پہل کیا تھا ایکار ہاں آپ جا رہے ہو تو وہاں آپ کھانا کھا رہے ہو اس سے پہلے آپ کو سکھایا جائے گا اس کے بعد کا آپ کو سکھایا جائے گا قرآن شرفی ب کا آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا ابھی کیا کہ وہ چیز اسکولوں میں نہیں ہو رہی ہیں وہ اسکول میں ایجو کین اور تعلیم دونوں چیزیں الگ ہیں ایجوکیشن بچہ اپنے لائف اس میں آگے کے لیے اس کے لیےتی
کہ ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے ہے
بالکل اللہ نے جب آپ کہتے نا کہ اللہ کہتا ہے آپ کچھ بھی کرو یہاں آئی ہو میں نے آپ کو جہاں میں بھیجا ہے تو یہاں آپ اپنی لائف کے حساب سے اپنا کرو لیکن مجھے مت بھولو
جی
ا میں تو جیسے آپ کا سانس چل رہی ہ
ملی ہے ہم اسے اچھا اچھے سے جئیں اچھے سے کھائے پیئے اس میں ایش کرے نہ کہ فالتو کی چیزوں میں پڑے رہیں
بالکل بالکل آپ کو جیسے آپ کی سانسیں چل رہی ہیں ضروری ہے ایسے ہی آپ کو اللہ کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے
بہت ضروری ہے جی صحی بات
تو یہ چیزیں ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے وہ ہے نا اور ہم لوگوں کو یہ آیاد اپنے بچوں کے اندر
ڈالنی ہی پڑے گی ٹائم سے سونا ٹائم سے اٹھنا نا اللہ کا نام لینا کلمہ پڑھنا
بالکل بالکل سمے کا ہم کو ہی سکھانا ہے اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے ٹائم سے اٹھو ٹائم سے سو ہے نا یہ چیزیں وہ بیکار والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جب آپ کا من کر رہا ہے ادھر بارہ بجے سو رہے ہو ایک بجے سو رہے ہو نہیں ڈسپلین لائف میں بہت ضروری اگر آپ کے اندر ڈسپلین لائف میں نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے تے ہو سمے کی ہاں سے کی وقت کی نزاکت کو آپ کو سمجھنا چاہیے یہ سمے ایک بار چلا جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا چاہے آپ سے سوکے بتا لو چاہے آپ اسے بیٹھ کے بتا لو تالو اس سے اچھا ہے آپ بیٹھے ہو اس میں کچھ ایسا کام کرو اللہ کا نام لیتے رہو اور کچھ ایسا کام کرو جو تمہاری اپنی انکم ہو رہی ہو اپنا کچھ چل رہا ہو خالی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا خالی آپ بیٹھو گے آپ کے اندر دو بیماریاں ایکسٹرا لگ کے ہاتھ آئیں گی
جی
ہے نا تو میرا تو یہ نہیں ہے کہ دیکھو میں تو آپ کو بھی یہی کہوں گی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا سکھائیے اور ہاں بس یہی ہے
اپنا خیال رکھیں گے
بالکل بالکل یہی چاہیے کھانا ٹھیک ہے میں بھی اپنے بچوں کو بتا میں تو خیال رکھتی ہوں اپنے بچے کو سونے کا کرنے کا لیکن لیکن ایک الگ خاس آڈر رکھنا چاہیے کہ نہیی اس ٹائم تمے ہمیں اپنے بچوں کو نو بجے تو سلا دینا چاہیے لائٹ اس کے روم کی بند کر دو اب تمہیں سونا ہے اور ڈانٹ کے کرو پھر آپ ٹھیک ہے
پاس اور
بالکل میں تو کہہ رہی ہوں جب تک آپ کا بچہ نہیں سو جاتا آپ بھی اپنا فون الگ رکھ دیجئے
جی
اب وہ کیا آپ اس کو کہہ رہے ہو تم فون رکھو ہم چلا رہے ہو تو وہ تو ہو گیا تم کیوں چلا رہے ہو
بہت صحیح بات ہے
ہاں جی چلیے پھر بڑا اچھا لگا مجھے انشاء اللہ آپ سے بات کر کے ٹھیک ہے
فظ
آمین